ہاں بو
اس پہ بات کرنے کے ابھی
ہاں کب
کیوں
ٹاسک کمپلیٹ کرنے کے لیے اور دو کال باقی ہے نا کیا بناائی تھ آج
آجو میںید مصوورپ ل
اچھا
آ پار بترت
ممی نے وہ پالک کی بھجیاں ڈال کے بنائے تھے سالن بنائے تھے گوشت کا
ہ نہیں م د تی مسور پلا بنا کے ا پورا ہے مھے بولے ممی آٹا پڑوں ب جانتے کل سےو بگان اٹ
اچھا
بہت پؤ ل کرا ت مارے کتنے بج تری جان گھر
کیا بول رہا تو ویرا
آ
بائی جان کیا بول رہ تھا
ج پوچھتے رہتے ہیں کہ وہ گئی کیا کر گ ابھی آئیں گے پھر پوچھیں گے گئی کیا گچ اچھے پڑے تو پڑ بول رہا بس م آنے والا ہے مر جا کر تو سن رہے نہیں بولے جا رہی بولے نکل کے
ایک مارو ن آکی پزیشن کیا
ا پاازی پیسے پانی کا کچھ بندوبست ہے نہیں صاہی ہار و
کوئی تو
ہم مال جائیں گا جب پیسے آئیں گے جب جائیں گے ریسورٹ میں م بھی مارے
وہ تو پوچھیس مت کہاں جا رہی اچا تو تو گڑ رست
اب کا پکڑ نہا ہو ڈاکاکٹر
کیا معلوم
بھائی میں تو دکھ رہا تھا میں وہی سے کام کر رہی پورا
ہوں
صبح اٹھی کپڑے دھوئی برتن دھوئی مد پ کاٹ پٹ کے دی مد پلاوا کری ا مد پورے برتن دھوئی کچن صاف کری جاڑ جڑ کری تھوڑا بہ تو کرنا پ کت میں گھر میں کام
ہاں
کیا ہوگا ہوبھی
کیا بہت تکلیف ہو رہی تھی تو کون سا نواں ڈاکٹر ملے ہوا
جلہ بند نہیں ہے
م ب س لائ نہ رگ رہ پانچ سلن لگانے بولے ہو
کا پڑوا گس میں وہ تو کھانا نہیں کا جاارا اکثر
ہوں
ک زر ڈٹر کانا نہیں کائے جارا کھانا
ن کے
ہڑ ہزار م ہزارہ پورا
ہاں
رات کو دو بجے بھک لگ رہی
ہوں
کھانا نہیں کھا جا رہا آدھی روٹی دراس چاول بھوک لگ رہی رات کو پھر پیٹ میں انگر ہوی نہیں پانی بھیس م سے ک رات کو دو بجے میں بتہ کھاتے بیٹھی د نہیں والے گئے تو ا بھیھی تک کڑوز ل گاا ڈاکٹ
وہ منی ل کہ وہ پلاب ہے ج کال پروس اسمتا گیت آل ہوتا
ہاں ج
میں نے کھائی میں کتنی تکلیف ہو اٹھ کے گرم پانی پ جب سوئی میں جا کے
نہیں رات کو ذرا س پرول سے روٹی کئی کھچڑی کئی کھانے ات نہیں کھائی جا رہا ابھی شام میں دو پر میں انا سب لوگ گولی کھائی نا گرم گولی پڑی تو لوز موشن ہو جاتا پیٹ میں ایسی بھوک لگ رہی کچ نہ پل ہو جان گ ارے سب پیک مل چلے ہے ہاں کو پ کو م جلے جو چیز دیکے وہ کرنا بولتا لائن لگا رہے کو جا کے جلدی آ رہی سوڑ مجانے کیاپتا
ہاں بی صحی بولنا پاس کو خالی کھانا میں خرچے کو دو ہزاروپ ریسارٹ کون بیس پچیس ہزار روپئے بول رہا ہے بس
اورے بپ
کیا
سوٹ کے بیس پچیس ہزار روپئے
تو انیں بک پورا کرا دو دن کا اتر لگ رہا اس کا تو حلوا ہے کیا تم لوگ کو کل کھانے کا کا بول رہا ہ اس کے پاس بھی تو نا
ہ ن
ہوں مارند بئی ابھ تک راشن پانی اس نے گھر میں بھرا ہے ہوا نہیں
دے د سب دے ب چھوٹا پال تینن چارج جر
ہ مر اندر نہیں جائے چلے م کیا
ہوں
بول رہی آپ میں ابھی مت بول برے میں پچیس ہزار روپئے لگے وہی چوٹ پ اور باقی پوری خرچہ جو ایسا ہی اپنے کچھ کرنے کا ہے کے کانے کا
تن مامو کوئی کریں گے جبد سٹ کر ہن کا گ کا پورا کر ل دو
س آام کرتا ہے نا جب ریسورٹ پورا وہ لے رہا تو بیس پچ پیس ہزار بھی خرچا کریں گا اس بھی ہاں وہ بول رہ تھا ام ابو کھانے کا کریں گے جب ریسورٹ ہی جو بیس پچیس ہزار کا لے رہا ہے تو اس میں کھان کا کو کریں گا ان کا گھر ایک ہی چوانا الگ الگ ہو کہ
اکثر کوئی آئے گا ٹی شرٹ بھیجنا اس کو
ایک سا
ہوں
کو ای گ ٹی شرٹ وا دو سو ٹی شرٹ بیگ
ہ میں آئی تھی اب بولنے کا تھا تو
پیسے پانی نہیں تھے ابھی آج بھائی جان نوي سامان لیے ایک لاک پچیس ہزار روپئے ڈونیٹ شن لگے گا سر کو اس سے زیادہ بھی لگ سکتا پرسنٹیج کتتے لات ت کیا معلوم بھائی نے ابھی تو اور آرنج کرنا پڑے گا بنا رہ سنا پڑھے ہم ہے
میرے کو بھی جا کے چوڑنا رکھنے کا
پچپن ہزار ہے میرے پاس استے میں تھوڑی ڈونیشن ہوا
وہ کار کی بہت زیادہ پیمنٹ بڑھ گئی ہوئی دو لاکھ روپئے
ہاں بولی میں نے بھائی جان کو دوپہر کو میرے کو یاد آیا نا پڑی پیمنٹ پہ سے بات کر رہے تھ تو دو لاکھ روپئے لگ رہے وس کون دیں گا دو لاکھ روپے ایک دم سے جس کے پاسا دے گا تمہارے پاس ہے کیا تو دیکھو معلوم بولے اپنے پاس کتے پیسے بلا
نہیں یہ نہیں انہوں نے کارڈ مار کے کر دی پر وہ کارڈ کا ہم کو کلوز کرنے کا میں م سونا رکھ دو ہر میں نے دس دس ہزار روپئے بورق پ سونا چڑا لے
تو بینک میں ر گا سا
ا وہ کون سا سنا آپ کے پاس فکر کیا معانوم
نہیں سنا بیاز زیادہ لیتا تین ٹکے سے بیاج دیتا تت ہور
دس ٹکے سے کیا آٹھ ٹکے سے دیتا ہ
ارے ایڈی بینک والا میرا پینتیس ہزار کا سونا سال بھر کا اس نے تین ہزار روپے بیاج لیا کتنے لیا تین ہزار روپے بیاج سونا اور بہت بیاج لیں گے مہینے کا تم کو دس پندرہ ہزار روپے بیاج میں جائے گا تمہارا
وہ تو
ہ سناار بیاج بہت ک لتا بینک میں ر بینک میں میں ایک ٹککےسج رہتا
ہاں
سونا بیاج زیادہ لے لے گا اور
رکو
کیا بڈ ب
کچھ نہیں صابن آڈر کر رہی میشو پہ سے
کک صاب
وہ کوورز کیئر کے نیچے علی کے آرڈر کرنے کی کب چ کونا کر بول رہی ہو
اس کو شیمپو منگانے کا ہے کیا
یہ کسا کل گے اور شیمپو منگان کے گے یہ لے لےینا
جی
آفر چالو کیایا
آنے والے ایک دو دن میں آفر تو پھر میں جسا وہ ساتھ میں منگاؤں گی میں میرا بھی سبنے والی ابھی توہ ایسو گیارہ سو تک جاتا نا ایسا نو سو پ پچیس میں کبھی ساھے آٹھ سو میں بھی آ جاتا ن کبھی نو سو پچیس میں بھی آتا
ہاں چلیں گا کر د آڈر اس کا
ہوں کیونکہ وہ آفر میں
ہاں جو تیرا وہی چ آڈر کر دے ڈینڈرا جائیں گا ہیئر فال بند ہووں گا
ہئر فال اورڈ رف کا
ہاں ہر فال ارے وہ ساب آ سے پپو زر نا تو بیچ میں چہرہاف ہو گیا تھا ہم بند کرے تو واپس ہی ہو گیا کل آئی تھی نا تو بولے ہم نے صابن تو بولے صابن والی نے بند کر دی بولے صابن اب ان کو لا کے دینے کا نہیں ہوگا وہ آکڑے ہو گئے جان دینا و ہے وہ اپنی اچ لگایا کر کوزی
ہاں ایکو زبردست کس سے بھی کچھ بھی
ملی مار د وہ بڑے باپ کے تو رہ تھے بڑے باپ کے
ب ن ت گھومنے جانے
کچھچ نہیں بولے اس کی دادی کل بوول تھی نا پرسوں کے دن نہیں کیا بیٹھے بیٹھے دو کلو کھیما کر کے رکھے ہواائے بولے تو بولے وہ گھاسا کے گاؤں کو چل بولے
ہوں کون س گاس ہے گاؤ
وہ نہیں کیا آ سولی کی درگاہ پہ
ہاں ہاں ہاں
میں وہ پاار بیڑ گارڈن ہے نا تو آپہ کھینے کا کال لے کے جائیں گے ن وہاں بیٹھ کے کھائیں گے لے کے چل ان کچھ بولوں گے تو انہوں نے بولے ن ار ریسارٹ میں جائیں گے جب میں چھپٹ ہوی
ا بھائی اوری کام ہے ساتھ میں نہیں لینا تو کوئی نہیں آئے گا ادھر ہی جا تو جاتا رہ تیرا ہاں تو تا طرا جا پہ لے کے بولنا زبردستی نک مکتے وائٹ رہ دیکنےک ایکتے گس آ ال لگتا مو پر ا کا سے چپل مارو اس ہیں
بھائی جن لیں گے سو
ہوں کرپ جبور س سے س ہم کہ آ ہمارا سا سا ل گ گھوم رہے سات سات
ہ تھ بول ن
و نہیں آ انسان اچھے سے رہے سمج میں آ تو تھڑے آاکنےے مک کے بٹتا ہے چائن لگتا ہے سے کوئی فائدہ نہیں ت تمہارا جایا کرو جا بھی جانے کا اس کےسے ایک کی وجہ سے پورا فیملی وہ بیک گراؤنڈ خراب ہو جاتا تو
منہ تھڑے تاڑے کرتے بیٹھے انو اپنے میںیس نہیں ہوتے وہ چپ ریسٹوراںپ پر ج کے آئے ہوئے نا کر کے کچھ بول رہے نہیں نہیں بولے چ ہوتے ادھر لے کے ج رہا ادھر لے کے جا رہا جا کے بھی ن بولتے بھی ن ویری گڈ بول رہی ہیں بلی گی چو خما رکھ
رک گ اس ڈ مرچ کے اوپر لگاتی تھھی یہ کٹ کر کے واپس لگا دو ج